ہاں ہی کیے ہیں پانچ ٹاسک ہیلو ہلو ہیلو ہلو ہلو ہاں آادل
ہاں
بولیے بولیے بولیے فون ہے ہی رکھنا فون نہیں کرنا ہم نے پھر کیے کہاں تھے پانچ ٹاسک ہم نے پھر کیے تھے چار ہی تین ہی ٹسک شام کو
چلو ٹھیک ہے
اس کے بعد میں دیکھوں گی اور ایک اگر ہو جائے گا پھر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھ پر
تھاب فون ات کنا ہم
بات بھی کرو نا کسٹمر آتے ہیں ہاں بہت کر آپ کو کیا لگے گا آپ دس منٹ کرونا فروٹس کے بارے میں بات وہاں کسٹمر کے ساتھ بھی رہو مجھ سے بھی بات ایک
رکھو رکھو رکھو ایسے رکھو رکھو آرام سے ایسے
میں باتیں کرتی رہوں گی یہاں سے ٹھیک ہے وسے اچھا اچھاے ہی رکھو میں رکھتا ہوں چج کے فون اوکے اوکے
اس کو اس کو خود بہت ایک
ریکارڈ ہو جائے گی کیسے
اییس صحیح ہوتی ہے نا یہ کوئی بھی کنورزیشن سنتا ہے
بولتے ہیں اس میں نہیں اس میں باتیں کارنی ہوتی ہے
ہاں بوزنا سے کاٹ
اس کو بولا ہے نا باتیں کرو اس پہ جو دوسرا ٹاسک آئے گا نا استااس کے بعد اسی میں باتیں خود ریکارڈ ہو جاتی ہے
السلام علیکم محترم
ہلو
ہاں
آپ کو کون کون سے فروٹ بیچ رہے ہو
سارے فروٹ بھی
اچھ آ آپ نام بتائائے نا پلیز کیا کیا بھیج رہے ہیں آپ
ایپل بیچتے ہیں مینگو بیچتے ہیں واٹر ملن بیچتے ہیں
آ آہستہ آہستہ بولو نا ٹائم بھی لگے گا ن نا اس میں
بوب ب
ا
سٹ اس ن
اس میں مطلب بولو بو بئی مارے ہے اس میں بولو نا اور دوپٹ بو بئی مارے ہے
کسٹمر تھا نا اس کو تھوڑی آئے گا ہندی
اس کے بعد اور ایک کرنا بعد میں مگر کروں گی پہلے میں ہاں بعد میں کریں گے اس ٹائم ہم نے رات کو تین ہی کیے تھے ٹاسک اسی لیے فون ہوا اگر ہم نے پانچ کیے ہوتے پھر نہیں ہو جاتا فون آپ دے دو کسٹمرس کسٹمر کو د ب آپ فون آ ہی رکھنا ہاں د دو آکاش مر کو سامان
باہر اتر لگوں کو
اور ایک ب تھی ہمیں جو کہ کہنی تھی آپ سے ہم بہت ہی دور رہتے ہیں ہم گاؤں میں گئے تھے وہاں سے ملائی تھی تازی تازی ہری ہری سبزیاں جن سبزیوں کو ہم نے گھر میں پکایا سبزیوں میں تھی لوگ کی بھنڈی پیاز اور کیا ہاں کررم اردو شریف اور کیا کیا تھا ہاں اور کیا تھی ککڑی جن کو ہم نے پکایا ہے آج ہمیں جانا ہم کو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے لیے لڑکی ہے گر کی ہے آادل بھائی میں نے دیکھیا آپ کے لیے لڑکی ایک مگر آپ کو تو آپ میں تو خود چاہیے ہے چوائس تو وہ بھی اچھا ہے ہم کیا کرے اب ہمیں آپ کی چوائس ماننی ہے وہ بھی ماشاء اللہ اچھی ہے اور بتاؤ گھر میں سب ٹھیک ہاں سبٹھیک اور پھر آپ کو آئی وہ دوائی آرڈر سے جو آپ نے ویٹ لاس کرنے کی دوائی لائی تھی
میں نہیں تھا میں اس ٹائم ٹاؤن سے باہر تھا جب وہ دوائی آنی تھی پھر وہ واپسی ہو گئی
آپ کو پتا ہے آپ بول ہے کھانا کم کھانے سے ہی ویٹ اگر ہم چاول نہیں کھائےیں گے نا ایک مہینے خود بخوود ویٹ لاس ہمیں روٹیاں کھانی ہے میٹ کھا سکتے ہیں چکن بھی کھا سکتے ہیں ہم مگر لفظ چاول نہیں کھانی ہے ہمیں ایک مہینے تو تھ ہمیں چاول اوائڈ کرنی ہے
بالکل
دیدی کہ ہے نا وہ کلسم کہ ہے نا با بھی بولتے ہیں اس نے چاول بانند کیا ہے ایک مہینے سے وہ اتنی پتلی ہو گئی ہے باقی سب کچھ کھا سکتے روٹی ووٹی مگر فروٹس کھا سکتے ہے چاول سے پھیٹ چھتا ہے اصلی وجہہ ہے چاول اور جنک فوڈ
ہوتا ہے نا فائبر اور جو جنک فوڈ آپ کھاتے ہیں تھونا زیادہ
اللام علیکم یار باتا ٹھیک سبھیا ٹھیک مع کا گھر پیٹ کر آؤ اپری ک کیا ٹھیک
تو کشمیری سمیت بات کرو دور سے رکھو فون جب کسی کے ساتھ کشمیری کرو میں نہیں میٹ رکھ رکھا تھا قربانی کا ابالنے کے لیے دیکھو اس میں کتنی جاگ نکل رہی ہے قربانی کمیٹ میں نے پکانے کے لیے
اچھا
اس میں بہت سی جاگ نکل رہی ہے
ہاں نت بھی ایک ٹھنڈے میں تھا نا فریزر میں ہوتا ہے نا یہ
ہاں اس کو میں نے پہلے چار پانچ بار واش کیا
اور فریج میں رکھتے ہو فریزر میں
فریزر میں فریزر میں رکھتے ہیں بی فریزر ہے نا ہمیں آپ دیکھنا آن لائن پر ٹریڈ مل کیا کتنے میں ہوتی ہے وہ جو
اور ٹریڈمل ادھر ملے گی بیمنا میں اچھی والی
ہاں وہ مہنگی کہاں بولتے ہیں وہاں پر فلپکارٹ پر
اوکے بمنا میں کافی سستی ملتی ہے بمنا میں سستی ملتی ہے ہاں موسٹ فیکٹری آؤٹ لیٹ ادری
ا تو ٹھیک ہے میرا پیٹ نکلا نا باہر اسی وجہ سے جٹم سم ہوگ بڑھتے ہوئے پیٹ سے ہی زیادہ پھر بیمار ہوتے ہیں نا میری فرینڈ ہے یہاں پر آپ مت جان ہوگیا جو وہ ہے نا سلام قصبی کی سندری اسی کی با بھی چھوٹی والی
اچھا
اس کو اب ہڈونا میں اس کو کہتے ہیں چھ چھ ہزار کے انجیکشن جس سے اس کی پیٹ کو بولتے ہیں چربی گل جائے گی
ہاں
وہ بھی ہوتا ہے مگر مجھے نہیں لگتا اس نے کیا اب تک تین انجیکشن وہ اس کا پیٹ ویسے کا ویسا ہی ہے
اس کو لاگ
ہوگا نا خود وسن کام ہو رہا ہے مگر مجھے لگتا ہے نا میں میں اس کے ساتھ یہاں سے بات وات کرتی ہوں وہ ہمیں نیبر ہے نا یہاں پر اس کا پیٹ بھی ایسا ہی ہے پوری باڈی میں فٹ کم ہوتا ہے ہاں البتہ میری جیٹھانی کو اس نے جو مدے کا مدے کو چھوٹا کیا اس کو وازن وا بہت کام ہو گیا ہے
ہوتا ہے کسی کو ہاں
اس کو مت وہ کھاتی ہے چھوٹے سے کٹورے میں چمچ سے چاول ایک سال تک اس نے نہیں کھائے اس کو جب جو بھی کھاتی تھی وہ واپس آتی اس چھوٹے بچے کا جیسا یہ نہیں کھانی چاہیے اگر انسان ایسے ہی پرہیز کرے گا تو ایسے ہی پریز سے اگر ہم سبزیاں یہ کھائے گے زیادہ سلاد کھائےیں گے ایکسرسائز کریں گے اس سے بھی ہوتا ہے ویٹ لاس
پیری بہن ڈالتی ہے نا سالن میں تیل
زیادہ میں بھی تیل زیادہ ڈالتی ہوں وہی واجہ ہو گئی مجھے چپیٹ چاٹنی کا وہ ڈالتی ہے سالن بہت زیادہ تیل مذہ اب اسی سے ہوتا ہے نا
ا ذرا ہو کیا بولتے ہو تیل سے مزہ نہیں ہوتا ہے ہاتھ میں مزہ ہوتا ہے اور ٹائمنگ میں مزہ ہوتا ہے باہر پکات
لوگوں تھوڑا تیل ڈال ان کو کا مزہ ہوتا ہے م کو تھوڑی مزہ ہوتی سبزی میں
ہوگ نا ہو کیا بچے کااں
کونا لال چوک
خدا
والا وہ چھوٹا والاکول نہیں جاتا ب در بدری کر رہا تھا نا اس کو پھر ایک ہفتے اس کو رکھا باپ نے اپنے ساتھ بولا تھوڑا اس کو سامبھ جائے گا میرا باپ کیا کرتا ہے دن بھر جب یہ بھی دن بھر کھڑا رہے گ تب اس کی عقل ٹھکانی آئے گی ابھی نہیں آیا وہ آج بولا ہے مانڈی پسے آؤں گا
ہوں
اور وہ آج گھومنے گیا ہے ا یہ تو مور کیا کرے اس کو کیا وہاں سے کہاں بنے گا ایسا
دراصل اس کا پیٹ
ہے نا دو مکان اس دو مکان ہے گاڑیاں ہے بائیک ہچ ڈیڑھ لاکھ کی اوپر سے اسکوٹی ہے گاڑی اس نے ہاتھ میں پہنی ہے ایک لاکھ اب وہاں سے کہاں اتنا بنے گا اس کو
ہوں
وہ تو نوابوں کی زندگی گزار رہا ہے
بر چوڑو ا گاؤ کو و رہا تو بیٹھے گا نہیں آارے گا وہ بچے خود سنبھالیں گے خدا مش
اب ہو گیا ٹائم اب دیکھو ہو گیا
پتا نہیں ہاں ہو گیا ہو گیا چلو بھائی اللہ حافظ شام کو دیکھ